ہیلو السلام
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اور خری جی الگ تو شکر ہے سب ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ ٹھیک ہے
جی الحمد للہ آپ کی دعائیں میں اللہ باکارم
جی بشک اور کیا ہو رہا ہے
آج کل تو بڑی مصروفت چل رہی ہے آپ کو ٹائم نہیں مل رہا ہے
ارے نہیں کھانا کا ج
نا ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
ہوں فنصل مس کمنےے میں رکھا تھا ادھر سب لوگ بیٹھ کے سھ میں کھانا کھا رہے تھے اور میں واٹس ایپ کے جو رنک ٹون لگی ہے اس میں ٹو ٹو آز آتی ہے پتنگ ایسے چینج بھی نہیں ہو رہی ہے وہ
ٹھیک ٹھیک ٹھیک وہ پلیش کرنا وعج
وہ آن لائن شاپنگ وورسز آن لائن شاپنگ
ہاں ا
اس پ پالوشن پ ہو چکی ہے آن لائن شاپنگ میں یہ رہتا ہے کہ آسانی بہت رہتی ہے اس میں جب چاہو ریٹرن کر لو یا سائز کچھ چھوٹا بڑا ہو تو ریٹرن کر لو آن لائن میں بار بار جانا پڑتا ہے ایسے آن لائن میں گھر بیٹھے سب کچھ ہو جاتا ہے آپ کو آپ کے ڈور پہ سب کچھ مل جائے گا
وہ تو ہے آن لائن شاپنگ اچھا ہے بٹ کسی لحاظ سے جیسے کپڑے کی فیبرک کے بع لحاظ سے بیٹر نہیں ہے کیونکہ کبھی کلر فیڈ ہو جاتا ہے کبھی جو د
نہیں نہیں تو کئی طرح کے کپڑے آتے ہیں نا اگر آپ لو کوالٹی کا لیں گے تو اس میں تو دقتیں آئیں گی چاہے آن لائن یا چاہے آف لائن ہے لیکن اگر آپ اچھی کوالٹی کا کپڑے لیں گے تو آن لائن بھی اچھا ہے بس تھوڑا پیسہ ارچھا کرنا پڑے گا
صحی آن لائن آسانی ہی رہتی ہے
ہاں مارکیٹ جانا نہیں پڑتا
ریٹرن ہو جاتا ہے آف لائن یہ رہتا ہے بہت ساری جگہ ایسی جہاں پہ رٹن موسٹلی ریٹرن نہیں ہوتا ہے ایکسچینج کر دیں گے لیکن ریٹرن
ہاں یہ یہ دقت تو آتی ہے ایکسچینج کرتے ہیں وہ ریٹرن نہیں کرتے ت
آن لائن آسانی رہتی ہے ہ اور آن لائن میں تو بہت لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ آن لائن پیسہ منگا لیا اچھا ڈریس ایک کسی ایک ایونٹ میں پہن لیا پھر اس کو نیو رہتا ہی اب پیک کر کے ریٹرن بھی کر دیتے ہیں پہن ملی اور مجھے ویسے پھر
ایسا نہیں ہوتا ہاں وہ تو ہے لے گئی ہے یہ ہو ہونا نہیں کیونکہ پہننے سے تو گندا بھی ہو جاتا ہے
ہ وہ تو ہے
خر ہم لوگوں نے کبھی ایسا نہیں کیا مس یوز نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کل سے
جو بھی بزنس کر رہا ہے اپنا اس کا نقصان نہیں کرنا چاہیے
اور کیا جیسے آف لائن میں ہوتا ہے آپ تو دون ہی کئی طرح کی چیزیں دیکھ کر آپ پسند کر سکتے ہیں ہے نا اور اس میں یہ رہتا ہے کہ فیبرک کپڑا کی کوالٹی کیا ہے وہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے کیوںہ آپ اس کو چھو کے نہیں دیکھ
سوک نہیں د سکتے ہیں سامنے سے نہیں دے سکتے نظر
ہاں اور فوٹو میں اور ریئل ج
فرق رہتا ہے فرق رہتا ہے
ہاں وہی چلز تو کئی نہ کئی آن لائن
بہتر ا جو ہےر نہیں بھی صحیح ہے
ہ ویسے میں گھر کی باقی چیزوں کو تو آن لائن آڈر کرتی ہوں
ہوں میں بھی صحیح ہے اب تو برنکٹ ہمارے شہر میں بھی آ گیا ہے برنکٹ ہے جیو مارٹ ہے تو جب چاہے جو چاہے منگوا سکتے ہیں ہم لوگ بنگٹ صحیح سارا گھر سمان ہے ہوتا ہے جیسے کہ باتھ روم کا کوئی سامان ہو کچن کا کوئی سامان ہو کلینر ہو یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہو کوئی مہمان آ گیا تو لنکٹ ہم دس منٹ میں آ جاتا ہے پندرہ منٹ میں
ہوں لنک تو بیسٹ ہے ہم نے بلینکٹ کی تعریف بہت سنا ہے پ یوز نہیں کیا میں نے ابھی ایک بار
ہس اچھا رہتا ہے پندرہ منٹ میں آپ کے گھر میں لا کے دے دے گا جو بھی منگانا جس کا پیکٹ چاکلیٹ کا ہے جو بیٹز ہے شیمپو صابن ہے جو
ہ ہاں اسی لیے تو ہم نے سوچا کہ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں وہ جیسے آفر آتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہم لوگ کو
ہاں آن لائن شاپنگ میں یہ رہتا ہے کہ آ آف لائن سے سستے میں ملتے اور جو آپ کو آف لائن پانچ سو میں ملے گی آن لائن آپ کو س سے مل جائے گی خاص کر میک اپ میں میک اپ میں ڈسکاؤنٹ ہوتا اگر یہاں شاپ پہ لیں گی یہاں پہ مہنگا پڑے گا توورت آن لائن ہی رہتا ہے ڈسکاؤنٹ کوپن لگ جائے گا تو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا تو ساری یہ سب چیزیں تو آن لائن ہی منگانی چاہیے
ہاں آن لائن چیزیں منگانے سے فائدہ بھی ہے
صحیح اور کپڑا میں بہت س زیادہ یہ ہے کہ جب یہاں سے ہم لوگ لیں گے تو پہلے فیبرک لیں گے پھر اس کی اس کو اسٹیج کر سلوائیں گے سلوانے کے بعد ہم لوگ مہنگا پڑ جا ہے آن لائن ہی رہتا ہے بہت سارے بہت ز زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ فیبرک بھی اچھے رہتے سلائی بھی رہتا ہے ہمارے سائز کا سستہ بھی پڑ جاتا ہے اگر کمپیئر کریں آف لائن شاپنگ م سےے تو
اس سے بھی فائدہ یہ رہتا ہے کہ اتنی تیز دھوپ ہو رہی ہے تو اس میں جانے سے اچھ ہے آن لائن شاپ ہے نا دھو میں ن کیا سے بہتر ہے یہ آپ آن لائن شاپنگ کری اور
اب آن لائن تھری ہنڈریڈ فور ہنڈریڈ فائیو ہنڈریڈ میں ریڈی میڈ سوٹ مل جاتے ہیں سلے سلے اور یہی اگر آپ لائن ہے تو فائیو ہنڈریڈ کے صرف فیبرک ملے گی تھھان ملے گا اور چلوانے کا پھر ڈیڑھ سو دو سو الگ تو مہنگا ہی پڑتا ہے آف لائن آن لائن یہ کہ جو سستا پڑتا ہے آن لائن میں یہ فائدہ ہے سستا پڑتا ہے
ہاں اسٹیچ کا ایشو تو ہوتا ہے میرو ریڈی میڈ بہتر رہتا ہے اس میں کچھ کرنا نہیں بدل
لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ گھر شادی کے لیے کچھ شاپنگ کر رہی ہیںھر لہنا کرا ہے اپنے گھر کی کوئی شادی اچھی اچھا کپڑا بنا ہے تو اس کو آف لائن جا کے لینا چاہیے شو روم سے آن لائن وہ پھر جو د آتا ہے وہ آتا نہیں ہے اور اس پھر سامنے میں نہیں آتا ہے
ز اس کو نا کہیں باہر جا کے لینا چاہی
لینا چاہیے بڑے شہروں سے اب ہم لوگوں چھوٹے شہر میں رہتے ہیں تو اگر اچھی شاپنگ کرنا ہو تو لکھنؤ یا دلی اں کانپور کہیں جا سکتے ہیں اچھی شاپنگ کرنے کے لیے لکھنؤ میں تو بہت اچھی آ لائن شاپنگ کی مارکیٹ ہے امین آباد جس میں آن لائن شاپنگ شنگ کے برابر ریزنیبل پرائز میں کپڑے ملتے ہیں ریڈی میڈ بھی ملتے ہیں وہاں پہ کٹ سیٹ وغیرہ تھان وغیرہ جو امین آباد میں لگے رہتے ہیں بہت اچھے اچھے آستے آستے ملتے ہیں
ہاں اور ریزنیبل پرائز میں بھی رہتے ہیں جو بہت ہی بہتر رہتا ت دلہن کے لحاظ
جیسے کہ سلیپر وغیرہ ہے شوز وغیرہ ہر چیز وہاں پہ بہت اچھ ریزنیبل پرائز میں مل جاتی ہے سب
ہ میں بھی وہیں سے شاپ نگ کرتی ہوں
بت اچھی بات ہے کی اچھی بات ہے جانا تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے ہم لوگ شہر سے تو ورنہ تو ہم لگ بھی سارا وہیں سے کریں
یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آؤٹنگ بھی ہو جاتی ہے اور شاپنگ بھی ہو جاتی ہے اس لیے بت رہتا ہے اور تھوڑا لیٹسٹ چیزیں ملتی ہے وہاں پر جو ہمارے شہر میں آتے آتے بہت پرانی ہو جاتی ہے
صی اب ہمارا شہر بھی ڈیولپ ہو رہا ہے تھا دھیرے دھیرے جیسے بلنکٹ آ گیایا واٹر پارک آ گیا جو نہیں تھا ابھی تک کافی کیفے ریسٹورینٹ وغیرہ کھول کہ ج آپ کچھ نہیں تھا مال وغیرہ کھول گئے ہیں مال بھی نہیں تھا تو اب دھیرے دھیرے ہو رہا ہے ان شاء اللہ وہ بھی اچھا سے
وہ تو ہے آنے والے دنوں میں بہت ہی بہتر ہو جائے گا تو اس میں آن لائن شاپنگ کر بھی کر سکتے ہیں اپ آف لائن بھی کر سکتے
صحیح امینا باہر کی طرح کوئی مارکیٹ کھول جائے تو بڑھیا ہے
ہاں تو یہ اپنی مارکیٹ امین آباد کی جیسی ہو جائے میں نے دیکھا نہیں مجھے شیڑ لگائے رہتے ہیں اوپر وہ بھی لگا لیا ہے جو گلی گلی میں لگاتے ہیں وہ بھی لگ گیا ہاں تو وہی بنے گی ویسے ہی ہو جائے گی اب دیکھو وہاں پہ چٹوری گلی تھی یہاں بھی ہو گئی ہے
صیح فڈ والے بولتے ہیں انگلش میں
ہاں وہی بائی
اور بھی کئی نام ہے اس کے کوشن نمبر سر کو ہاں نمسکے
اور ایک چیز اور جو ہوتا ہے گوب بیکری وہاں تھی لکھنؤ کی یہاں جائیے تو دھیرے دھیرے سب امپروو بہت اور وہاں ک بند مکھن ماٹیسٹیر تھا
اچھا ہم نے تو ٹرائی نہیں کیا ہے دوسری چیز ت کی
وہاں کا بہت ٹیسٹی میم کہہ رہی تھی بہت بڑھیا پر میں تو گئی نہیں ہوں
وہاں کا چکن سینڈوچ وغیرہ کھیا ہے وہ یہاں یہ پہ جو روز بریک فاسٹ میں ٹوسٹ وغیرہ ہم لوگ کھاتے ہیں وہ وہیں ل کے رہتے ہیں بٹر روسٹ بہت اچھا رہتا ہے اور ایک جیرا پانی کی طرح چھوٹے چھوٹے آتے ہیں
ہاں تو کہیں نہ کہیں فلائنگ چیزیں بھی بہتر ہیں
دونوں اپنے بھی دکھا بہتےر ہیں دونوں جو ہے کسی ایک پ نہیں گ س
ہاں وہی چیز ہے دونوں کو ففٹی فف پر ے سکتے ہیں آن لائن کی سھائیں بھی اچھی ہے آف لائن بھی ٹھیک ہے
اب جیسے گھر میں کوئی نہیں ہے کوئی گیسٹ مہمان آ گیا ہے اگر میں کچھ نہیں ہے تو آپ ترنت لنکٹ کر دیں سارا ناشتہ آ جائے گا پندرہ منٹ کے اندر سب آ جائے گا کولڈ ڈرنک ہو گئی کوئی ناشتہ بسکٹ وغیرہ
تو وہاں آڈر کر دیں فٹ سے آ جاتا ہے تو کافی بہتر ہو گیا
پھس گیا یا کہیں ایسی جگہ آپ میں جاںہ کوئی بھی ریسٹورینٹ وغیرہ نہیں ہے بیچ روڈ پہ جنگل میں بھی ہے تو آپ لنکٹ وغیرہ کوئی ریسٹورینٹ سے سویگی وغیرہ کر دیں گی تو آپ کو وہاں پہ کانا مل جائےا
ہاں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اتنی ساری فیسلٹیز
وہی اور ایک آ لائن کی یہ بھی چیز اچھی ہے کہ اگر آپ یہاں بیٹھی ہیں آپ کو کوئی جاننے والا ہے کوئی دوست وغیرہ خاص کہیں دور دور سے شہر میں کہیں دوسری جگہ پہ آ دوور ہے تو آپ کف دیننا چ رہتی ہیں توپ بلینکٹ وغیرہ یا کچھ بھی سویگی سے آڈس اس کے ڈت پہ پودا تھا تین سرپرائز
ایسا بھی ہوتا ہے
ہاں ہوتا ہے
تو بڑییا
جسے کہ اب یہاں ہے زانا لکھنؤ میں تو اس کے حصل سل میں ہم بنا اس کو بتایا اور اس کے ایڈریس پہ پہنچا دیں گے بس بتا دیں گے لونے سے آ کے یہ سب ہو
ٹھیک ٹھیک اوکے پھر بات ہوگی ان شاء اللہ اللہ حافظ